ہلو
ہلو
ہیلو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ جی کیسے ہیں آپ
جی میں بھی اچھی ہوں ہاں جی میں بھی اوپر والے کا بہت شکر ہے الحمد للہ سب کچھ جی میرے گھر پہ بھی سب لوگ ٹھیک ہے جی سب اچھے ہیں
اچشاء اللہ بہت
آپ بتائیں ہاں کہ آج کل ہاں کیا باہر کے کھانے میں کیا کھانا آپ پسند کر رہے ہیں
دیکھیئے باہر کے کھانے میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کھانے میں پسند کرتا ہوں میں لیکن جب بات آتی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جو مطلب ڈرائی بھی مل جائے اور اگر ٹرائی نہ ہو تو اگر اس کو ٹرائی نہ کھانا ہو تو وہ وتھ آؤٹ ڈرائی بھی مل جائے جیسے کہ ڈرائی ہوتا ہے نان ٹرائی ہوتا ہے ٹھیک ہے سوپ والا ہوتا ہے سوپ والا مل جائے اور ڈرائی بھی مل جائے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ نے نام مطلب جو ہے سنا ہوگا چٹپٹوں میں وہ چ پٹے میں آتا ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن مجھے پرسنلی وہی پسند ہے جس کو ہم کہتے ہیں منچورین
اچھا منچورین آپ کو پسند آتی ہے جی جی
دون ہی بہتچ اچھا آتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا
ہاں وہ کافی ہاں سوپی ٹیس جی جی کافی ہاں مز دار ہوتا تو
جو گریوی والا ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کی جو گریوی ہوتی ہے نا بہت زیادہ یمی ہوتی شریہ
اور کافی ہاں اچھا لگتا ہے نا ہاں کھانے میں بنانا بھی آسان ہے ہاں لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات منچورن کی یہ ہے کہ اس میں وہی سارے پھل سوری وہی ساری سبزیاں جو ہمارے گھر پے موجود اور انہیں سے بنائی جاتی ہے ہاں انہیں سبزیوں سے بن جاتی ہے ہاں
جی جی انیں سے بنائی جاتی ہے اور لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں
جی جی بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں
اور کئی دفعہ کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے
ہاں
اگر لوگ کہیں ایسی ہی پلیس پہ ہیں اور ان کو یہ چاہیے کہ یار چلو ایسی کچھ چیز کھائیں جو ٹیسٹی بھی ہو اور جس میں سے پیٹ بھی بھر جائے ٹھیک ہے زیادہ تر لوگ منچورن ہی پسند کر نے کانا میں نے زیادہ تر دیکھا ہے باہر باقی اور ایسی چیزیں تو وہ جیسے کہ آپ ا یہ چاہیں کہ یہاں پہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے چیزیں وہاں پہ چٹپٹ چیزیں اویلیبل ہے بہت ساری چٹپ بٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ ہیلتھ سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں جیس منچور میں بہت ساری چیزیں ڈلتی ہیں پتا گوبھی ڈلتی ہے نا وہ بھی ایک ف پھل سبزی ہے نا اور آپ کی اور بھی چیزیں ڈلتی ہیں جیسے کہ شملا مرچ ڈلتی ہے ہے نا اور بھی بہت ایسی چیزیں ڈلتی ہیں جو جو کہ لوگ سوچ سمجھ کے پیتے ہیں جو گریو سوپ سمجھ کے پیتے ہیں ہے نا اور سرد موسم میں پھر ب بارش کے ٹائم میں اس کو بہت زیادہ لوگ
ہاں پسند کرتے ہیں ہاں ہاں بارش کے ٹائم میں تو مطلب کافی مطلب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے ہاں اور لوگ بہت مطلب ہے کہ مزے سے اس کو گھر پہ بنانا باہر سے لا کر کھانا مطلب ہے کہ پسند کرتے ہیں اور وہی ساری سبزی وہی وہی ساری سبزی جو کہ مطلب ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں ہم لوگ شامل کرتے ہیں لیکن پسند نہیں کرتے بعض صفا کی نہیںئی ن کھانا ہے ہاں لیکن اگر اس کو منچ منچورن میں ایڈ کر کے مطلب منچورین کے مطلب نام دے کر کے اس کو منچورن کے طریقہ کار سے بنا کر کے اگر کھایا جائے یا کھلایا جائے تو لوگ کافی پسند کر ہیں اور ہاں اور سب سے اچھی بات کہ وہ ساری سبزیاں جس کو کھانا نہیں چاہتے لیکن منچورین کا نام اس میں آ گیا کہ یہ منچورین میں شامل ہو کر کے آیا ہے تو لوگ آسانی سے اس کو کھا لیتے ہیں
جی جی بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ بالکل صح بول رہے ہیں آپ اور لوگ کیا ہے کہ آج کے ٹائم میں لوگ نا ٹیسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ٹیسٹ اور ٹیسٹ بھی ٹیسٹ ک بو ہیل ہو تو اگر چل ہے تو پھر تو بع الگ ہے دیکھیے ہر باہر کی بنی ہوئی چیز یہ ضرور کہیں ہیلدی نہیں ہوتی لیک کچھ چیزیں تھوڑی بہت ہیلدی ہوتی ہے تھوڑی بہت بینیفیشیل تو ہوتی ہے نا ایک دم ایسے تو بالکل کل نہیں ہوتا کہ ایک دم
ہاں پوری سی ہیلدی ہے ہاں یا
سب سبب ڈیپینڈ کرتا ہے سب ڈیپینڈ کرتا تا ہے ہائجین کی جو بنا رہا ہے اس نے کتنا پروپرلی ہ ج کیا ہوا ہے اتنی صاف سفائی سے بنا رہا ہے اس صاف سفائی سے اچ چھ سے بنا رہا ہے اچھی صاف صفائی سے بنا رہا ہے تو پھر تو بہت اچھا اچھی بات ہے
اچھی بات ہے صحی کہہ رہے آپ ہاں
ہے نا صاف صف
صاف صفائی سے اچھا لیکن یہ بنانا چلے تو یہ بہت اچھی چیز ہے نا تو آپ بتائیں آج آپ منچورین بنانا سکھائے تاکہ آپ کے بتائے طریقے سے منچورین بنایا جائے کیونکہ آپ آ نے جتنی بہترین طریقے سے اس کی اس کا تعارف کرایا ہے اور اس کی مطلب ہے کہ تعریف بیاں کی ہے تو اس لحاظ سے اسے بنانا اور کھانا تو بنتا ہی ہے اور یہ اور بھی اچھا لگے گا کہ مطلب ہے آپ کے حوالے سے اس کا اس کے بنانے کا طریقہ کار پتا چلے
دیکھیں میں میں جب میں گیا ہوں میں نے آڈر دیا ہے ٹھیک ہے بعد وہہوں نے پیٹ میں گیا ہے ٹیسٹی بڑا لگتا ہے مجھے ہ مجھے یہ پتا نہیں کہ بنتا کیسے ہے یہ
اچھا چلیے
مجھے صرف کھانا آتا ہے اور ٹیز کرنا ہے بنانا نہیں آتا مجھے اس کو ہاں نہیں نہیں ہاں بالکل نہیں آتا لیکن یہ ضرور ہے کہ تھوڑا بہت میں جانتا ہوں کیا کیا ڈل
چلیے تو اس دفعہ ہم لوگ دونوں مل کر کے ہیز کو بناتے ہیں برتانے کا بنانے کا طریقہ شیئر کرتے ہیں جہاں تک مطلب ہے کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بناتے یا جو مجھے طریقہ منچورن کا آتا ہے کہ جتنی بھی سبزیاں اب سبزیوں میں ساری سبزیاں نہیں جیسے جو سوکھی سبزیاں ہوتی ہیں جیسے آپ کا یہ ہو گیا پ گوبھی ہو گیا پھول گوبھی نہیں پتہ گوبھی ہو گیا بعض دفعہ اب کچھ لوگ پھول گوبھی کو بھی لتے ہیں لیکن ہے کہ اس کو کنارے ہی کر دیا پتا گوبھی ہو گیا پیاز کا پتا ہو گیا پیاز جو ہم لگاتے ہیں نئے نئے پیاز اس میں جس کو انگلش میں اسپرنگ انین بھی کہتے ہیں وہو ہو گیا اس کے بعد پھر آپ گاجر لے ل شملہ مرچ لے لے شملہ مرچ میں جو لال شملہ مرچ ہری شملہ مرچ پیلی شملہ مرچ اگر آپ کو موجود مل رہے ہیں تو ٹھیک مٹر کے دانوں کو چھوٹا چھوٹا مطلب ہے کہ ٹکڑوں میں کاٹ لے بیینس تو خیر اس میں چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے بینس کو آپ اس ریشے کو نکال کر کے چھوٹے چھوٹے باریک پیسز میں کٹ کر کے اور ان سب کو آپ پانی میں بوائل ہونے کے لیے ڈال دیں جب یہ پانی میں بوائل ہو گیا تو ایک طریقے سے دھو کر پانی میں بوائل ہونے کے کے لیے ڈال دیں ہلکا سا نمک ڈال کر کے اب یہ پانی جو نکل گیا آپ کا یہ ایک طریقے سے جوس ہو گیا وہ اس پانی کو آپ پھینکیں نہیں کیونکہ اس پانی میں بھی ساری چیزیں موجود ہو گئی اس کے جتنے بھی آپ کے وائٹامنس تھے منرلس تھے وہ اور اس اور وہ جو آپ کا بیٹر ریڈی ہوا اس کو چھان کر کے آپ نکال لیں ہلکا سا اس کو مطلب ہے کہ آپ سوکھنے کے لیے فین کے نیچے رکھ دیں اور اب اس میں آپ وہی ارروٹ پاؤڈر اور میدا یہ سب ڈال اور جتنے بھی باریک ٹے ہوئے مسالے ہوتے ہیں وہ سب جیسے زیرا پاؤڈر ہو گیا گول مرچ پاؤڈر ہو گیا ہلکا سا مطلب آپ کو اگر تھوڑا سا خوشبو کے لیے لحاظ سے چاہیے تو تھوڑی سی کسور میں ڈال سکتے ہیں ویسے نہیں بھی تھوڑا سا اجوائن ڈال دے اور ان سب کو بیسن بھی تھوڑا سا ڈال کے کر کے نا چوٹے چھوے بالس کو ریڈی کر لے اور اب اس بالس وہ آپ ایک یہ اراروٹ کے پاؤڈر کا یا پھر مدے کے پاؤڈر کا سلری بنا لے
ہوں اوکے
پانی میں اس کو گھول کر کے تاکہ وہ اس میں ہاں ہاں وہ بائنڈنگ کے لیے اور اب اس کو آپ کے جو بالس چھوٹے چھٹے ٹکڑوں میں بن گئے ہیں اس کو گول کر کے اور اس لری میں ڈال کر کے اس کو چھان کر کے آپ نکال لیں گرم تیل میں یہ آپ کے آپ کے بالس ریڈی ہو گئے اب اس کا جو مطلب ایک طریقے سے وہ کیا کہتے مطلب جو شوربا کہیے یا شیرہ کہیے یا پھر اس کا جو لکوڈ مٹر مٹیریل جو بناات ہیں پھر وہ بنا کر کے ہاں اس کو بنانے کے لیے بھی زیادہ کچھ نہیں میں ہاں تری کہتے ہیں جو تری ہے تو اس طریح ہاں ہاں طریق لے بھی ہے کہ نمک اور اس کا گرم پانی میں نمک ہو گیا میٹھا سوڈا ہو گیا اس کے بعد پھر آپ کا جو سوس ہو گئے یہ سب ڈال کر کے ہاں سوس بھی ڈالتا ہیں اور پھر سوس میں چلی سوس ٹمیٹو سوس اور سویا سوس یہ سب ڈال کر کے مکس کر کے اور وہ جو سلری ہے آپ کے پاس یہ مدے کا سلری بنا کر کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور تھوڑا سا اس کو دھیمی آنچ پہ پکایا جاتا ہے جب یہ پک گیا اب اس میں اس کو پھر آپ پتیلے کو نیچے اتار لے اور یہ چھوٹے چھوٹے بالس اس میں ڈال کر کے ڈھک دے اب آپ نے ڈھک دیا تو یہ جو سلری ہے اس میں یہ بالس جو ہیں وہ جذب ہو گئے اور بس پھر آپ ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کو اچھے سے سرو کریں اور کھائیں اگر آپ کو اور ذائقے دار چاہیے تو پھر اس میں آپ تھوڑا بہت اپنے حساب سے نمک تیز یا کم کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے سے آپ بنائیے کھائیے لوگوں کو کھلائیے اور کفی مطلب ہے کہ اائ کےدار لگتا ہے
ہاں ہاں نہیں میں یہی اسی طرح سے بن جاتا ہے دیکھا ہے میں نے بناتے ہوئے بھی سامنے جب بنتی ہے نا جہاں جہاں پہ جی جی ٹھیلے ٹھیلے والے رہتے ہیں اسٹال وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بناتے ہیں نا تو تو پچھا بچ اسی طرح سے بناتے ہیں چلے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ج جی جی جی ہاں یہ بات صحیح بول رہے میں بھی میں بھی کھاؤں گا اور دوسروں کو بھی کھلاؤں گا میں بھی کوشش کروں گا کہ میں اس طرح سے اور اچھے ذائقے والی بنا پاؤں چلے انشاء اللہ کوشش کروں گا آپ نے بتایا ہے تو کوشش کروں گا میں بہت شکریہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ